آب آیا تو میں کیا کرتو
وہ کرا
اللہ کی قسم مما یے کہا گی اس نے کیا ہی نہیں اس نے کہا اس کو میں پھر فون کر رہا ہے میں فون کیدا نہیں میں نے کہا آف کو مت کر رہا ہے فون
نہیں میں نے بول ماما کو کیا بول رہا تھا
یہی کیا بولا اس کے پتی نے وہ آیا تھا وہ
ہمم
اس نے بولا کہ آپ بعد میں جب گھر آؤگے تو یہی پے بتاؤں
اچھا ٹھیک آپ کو پتہ ہے لگ رہا تھا نا وہ تال گر گیا ہے ابھی تو جیسے وہ ٹھیک لگ رہا ہے تھوڑا
ٹھیک
آپ کو پتہ ہے میں نے لایا تھا نا پچھلی بار آپ تھی یہاں پے تب جب لیکن جب میرا ہاسبینڈ عمرہ کرنے گیا تھا
اچھا
نہیں آپ
نہیں
اس ٹائم میں نے اس کو بولا لگاؤگی
ہمم
پھر اس نے مجھے ایک فراک شلور لایا تھا وہ تھرٹی فائیو ہنڈریڈ کا تھا لگ بھگ
اچھا
اور پھر اس نے مجھے مطلب میں نے بھی یہاں سے لگایا نا پھر
ہاں جی
پھر میں نے اس کو بولا میں نے اب جب واپس آئے گا تب میں کیا لگاؤں گی لگا کے جاؤں گی
ہمم
جب میں سردی ہی تھی نا
ہمم
اس نے مجھے پرن اور شلوار لایا کپڑا لیکن وہ کپڑا بہت اچھا تھا
اچھا جی
مطلب وہ مہنگا بھی تھا وہ پچیس سو میں تھا خالی کپڑا نہیں پچیس سو سے زیادہ ہی تھا وہ
ٹھیک ٹھیک
تو پھر شاید پینتیس سو میں کی پتہ نہیں کتنے میں تھا میں نے پھر مطلب وہی لایا وہاں سے اس کو میں نے بولا میں یے سلاؤں گی پھر اس کو میں ڈالوں گی مطلب تلا
اچھا
پھر میں نے وہ سلایا نا اس کو الطاف بھیا نے لیے تھاؤزنڈ روپیز سلائی
وہ کیا ہے
اوکے پھر میں نے بولا اب میں اس کو دلا ڈالوں گی پھر بولا اس نے جو باہر ہے نا ہماری پڑوسی
آپ جانتی ہو وہ کون سی والی
ہاں ہاں مجھے پتا ہے جس کو کوئی ڈالتا ہے رشتے دار
ہاں اس لیے بولو آپ دے دو ادھر میں آپ کو لاؤں گی اس کو ڈال کے سوپور سے
مطلب یہاں جیسے کچھ تھا ہی نہیں
ہاں ہم پاگلوں کو یہاں پہ اتنا اچھا ڈالتا تھا یہ جس کو آپ بول رہی ہو نانی کے کپڈے لے جاؤں گی
او کے
اسی کے پاس لے جانا تھا نا ہم یہ پاگل ہم پاگل ہیں نا ہم نے اس کو بولا ہی نہیں کیا ہم اس کو لے جائیں گے پھر کیا ہو گیا کہ اسے لے اب وہ سوپور پہلے اس نے بولا میں آپ کو اتنا اچھا ڈلواؤں گی دو ہزار میں پندرہ سو میں اتنا اچھا میں نے بولا ٹھیک ہے اتنا اچھا ماما کا فائدہ میرے فیرنا شلوار تھا میں اس کو بولا میرے کو مطلب ڈالنا ہے اوپر تک ہے وہ بازو میں ڈالتے نا اوپر چلاؤ کتنا اچھا ہو جاتا ہے میں اس کوبولوں مجھے وہی ڈان ہے ماما کو بھی ڈالنا نے اس سے بولو ہاں اس کو میں آپ کی ماما کو ڈلواؤں گی اتنا اچھا ہزار روپے میں آپ کو ایک دو ہزار میں ڈلواؤ گی پھر وہاں گئے نا وہاں سے مجھے ڈیزائن دکھا رہے اتنے چھوٹے چھوٹے بول رہے ہیں یہ ساڑھے تین ہزار کا ہو جائے گا
ہممم
کیا اب مجھے شرم اتی ہے ہو جاتی ہے نا کبھی کبھی غلطی میں اس کو بولتی لاؤ واپس میں نےاس کو بولا لاؤ واپس نہیں میں نے اس کو بولا آپ اس کو بولو ڈا لو اب تھوڑم کم کرنامیں نے سوچا اگر یہ اچھا ہے اب سلائی بھی میں نے اچھے سے کروائی ہے اب اگر کو تھوڑا مہنگا بھی ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں اب آ ئی یہ گھر یہ گئی ہے بہن کے گھر وہاں پہ اس کی بانجی نے ڈالا تھا کہیں پہ تلا فراک میں گالے میں اور دامن میں نہیں سلیٹ میں اس نے بولا اس نے مجھے وہیں سے فون کیا آپ دیکھو اس کو کتنا اچھا ڈالا ہے اس نے آٹھ سو میں وہ مخمل کا تھا میں نے بولا ہاں یہ تو اچھا بولا نہیں نہیں میں آپ کو وہ واپس سلاوگی اب میں اسی کے پس ڈالواؤں گی میں نے بولے یہ بھی کام ہی لے گا اس کو میں نے ڈیزائن دکھایا اسے اچھا نہیں ڈالا بتایا کتنے میں ڈالا اس نے انیس سو میں انیس سو میں وہ بھی فضو جیسے وہ ٹین ہوتا ہے نا وہ ٹین چادر بولتے ہے اسکو
ہممم ہمم
ویسا ہی ہوگیا ہے اس کا گلا
آپ کو پتا مجھے لستا ہے اس کی بیٹیاں بھیھی کرتی ہوگی یہ والا کا م
ہاں ہوگی اور کیا
وہ بولتی نہیں ہے کسی کو لیکن مجھے کنفرم لگتا ہے کیونکہ جیسا اس کا تال میل ہے نا اس کے ساتھ اسے کم ہے ہاں اس نے کنفرم دیا ہوگا
ہو ہوگا کیوں نہیں فھر ماما کا جو فرن ہے نا اس کو ایک سال ہو گیا وہ ابھی وہی پر ہے سوپور بھی بول رہی ہے پتہ ہے وہ بھی وہی کپڑا تھا وہ پت اللہ کے قسم اٹہرا سو میں کے کتنے میں وہ خالی فرن کا کپڑا تھا اٹھارہ سو کی مجھے پورا پتا نہیں ہے اس نے ہمیں فیرن شلوار اور ایک فیر شاید آٹھ ہزار میں دیا
اچھا
پھر ماما نے بولا یہ اب مما اس تو مانگتی رہی وہ یہ مطلب اس اس میں ہمت ہی نہیں میں نے اس کو ایک دو بار بولا پھر بھی لو بولے ہاں ہاں ہاں میں لاونگی لیکن لاتی ہے ہی نہیں
اپنے فون پہ کال کرنا ہے
اس نے کیا لیکن میں نے نہیں اٹایا میں کہاں سے اٹھا
ہاں پھر سے فون کر رہا ہے نا اس میں
مما کہاں ہے
وہ یہی پہ ہے اس کو بولا اس کو فون لے کے جاؤ
اس کو بولو رکو ایک منٹ میں ادھر سے ہی کروں گی ابھی واپس پانچ منٹ کے بعد ہاں اب کیا کروں میں آپ ہی مجھے مشورہ بولے میں کیا کروںا
ہاں
میں بول رہی آپ ہی مشورہ بولواب میں
اب دے تھوڑا مطلب جیسا اب آپ کو صحی لگے گا تو مطلب جو ٹھیک رہے گا اب دیکھو خود ہی کہ کیا ہوگا اب جو میرا پتی آپ کو رہا ہے میں خود بات کروں گا
اس نے بولا
جی جی بولا نا اب یہاں بھی خود بولوں گامطلب میں خود بیان کروں گا وہی میں بولوں گا اس کو من سے بھی کچھ تو وہ یہ تو پھر جائے گی
مطلب میں نے نہیں اس کو بولا ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے مطلب یہ کوئی بات ہوئی میں منتھلی اس کو فور ایگزامپل کچھ پیسے لوں گی وہ مجھے خود پہ خارج ہو جائیں گے ایٹ لاسٹ اس کو اپنا بھی سوچنا ہے نا کچھ
کیا کروں بولو اب کیا کریں ہم
بول رہے ہیں وہاں پہ کیا کرو گی بولے میرا ہسبینڈ وہاں پہ کیا کروں گی وہاں پہ کیا کرو گی میں نے بولا آپ ہی گاڑی دے دو اپنے باپ کو واپس اپ یہاں سے خریدو کچھ گاڑی میں آپ کو پیسے دلااؤں گی کسی کے پاس نہ فی الحال کے
اک
آپ لاؤ گاڑی پھر کرو اچھے سے کام اور کرو وہ قرضہ پھر واپس
ہاں اور کیا
میں ہے نا ٹھیک میں نے اس کو بولا اگر مجھے بھی ہو جائے گا مطلب ایک لاکھ تک میں آپ کو بیٹی کا ایک لاکھ روپیہ ہے جو اس کو مطلب پیدا ہونے کے ٹائم پہ بھوے ہے نا وہ اس کا
ھمم آپ کے باپ نے اتنے فون کی مہربانی کر کے اس کو پہلے واپس فون کرنا ٹھیک ہے
ہاں کروں گی نا میں تو کو وہی بول رہی یہ ہو جائے گا کمپلیٹ تو میں اسی کو کروں گی
اتنے فون کیا اس کو فون د دو اس کو فون دے دو پتا نہیں کیوں اس کو مت کیا ہے آپ کی
پتا نہیں بولو نا اس کو کیا ہوا
نہیں کچھ اکاؤنٹ میں پیسے ہیں وہ ہے
اچھا ٹھیک
اچھا اچھا ہاں ہاں اس کو بول رہا تھا ابھی میرا پتی اس کو خود بول رہا تھا ان کو یہ کچھ ہے نا وہ اس کا کٹ رہا ہے ای ایم آئی
کس کا
شاید آٹو کا کچھ پتا نہیں
امم
اسکو بولا تھا وہ بھر دو اس میں پھر چارجز ایکسٹرا کچھ چارجز وہی مت ہوگا
پتہ نہیں
لیکن وہاں تو بینک بھی بند ہو گیا ہوں گا وہ کہاں ہوں گے ابھی وہاں
ہاں پھر میں بول رہی میں نے اس کو آپ ایسے کرو پھر محنت نکلو کام تھے جلدی جلدی صبح سویرے اور مطلب اسی پہ میں نظر سو مت جاؤ وہ یہ
ہم ھمم امم ھمم
تو وہی میں اس کو بولتی ہوں نا کبھی میں اس کو بولتی آپ کو ذرا بھی ٹینشن نہیں ہے میں مجھے بہن کو بھی پیسے دینے ہیں میں اتنا کماتا نہیں ہوں اللہ کی قسم ایک بات ہوگی نا آپ مجھے بولنا اگر وہ اچھے سے کام کرتا پیسے کماتا پیسے بچ جاتے تھے وہ مطلب ابھی سے ہی بیٹیوں کے ہی ساتھ ہزار ڈال کے رکھتا جو ونٹرس میں وہ کماتا ہی نہیں ہے کہ نہیں
کوئی مشکل بات ہے اگر اچھے سے کام کرے گا ابھی تو کیوں نہیں کرے اچھا مجھے بولو وہ جو اسٹریٹ لائٹنگ تھی نا
ہاں
اس کا کیا ہوا
اس نے بولا مجھے رات رات بھر جانا پڑتا تھا پھر وہ اس نے چھوڑا ہے پھر میں نے اس
وہاں وہاں سیلری وغیرہ
ہاں
بہت سیلری وغیرہ کی سمسیا
جب اسے چھوڑا وہاں پے بھیجا تھا یہ مطلب گاڑی اور ڈائیور گاڑی کھٹا را تھی ان کو اپ نے ہی
ہم ہم
اتنے کتنے جھوٹ بولے مجھے میں کیا بتاؤں اپ کو اس کو گاڑی تھی وہ کھٹارا ماروتھی نہیں ہوتی
وہی تھی اس پے مطلب ڈرائیور تھا اور الیکٹریشن تھا وہاں پے مجھے نہیں پتہ ہے اس کو کتنی سیلری ملتی تھی یہ پھر ان کو دیتا تو اس میں کچھ بت بجتا ہوگا اس کو بھی لاسٹ میں وہاں پے الیکٹریشن ہی بھگ گیا اس نے بولا مجھے اس پے مطلب اس پے مجھے وارہ نہیں ہے میں نہیں جاؤں گا پھر وہ کام بھی اس نے چھوڑا ہی پھر میں نے اس کو ایک بار بولا میں نے اس کو بولا اگر اسی میں آپ کو فائدہ تھا اچھا ان مطلب ان کاموں سے دکان پے بھی بیٹھتے ہو گاڑی بھی چلاتے ہو وہ والی جو ابھی اگر ان کے بادلے اس پے ہی آپ کو فائدہ اچھا تھا چھوڑو ان سب کم کو کرو ایک ہی کام
سیدھی سی بات ہے
بولنا نہیں اس پے بھی اتنا حساب نہیں تھا مجھے اس میں بھی اتنی سیلری نہیں تھی مجھے اور وہ بھی رات رات بھر جانا پڑتا تھا
اچھا
اب آپ ہی با
کیا کری آپ کیا کیا لگتا ہے آپ کو آپ کیا کہہ رہی ہو آپ خود کیا لگتا ہے آپ کو
میں نے اس کو بولا آپ یے والی گاڑی جو فائنانس پے ہے وہ بیچو
ہاں
اگر کچھ پیسے آپ کو ہاتھ میں آئیں گے اگر ایک لاکھ ہی آئے گا
میں بھی ادھر ادھر کروں گی ایک لاکھ مطلب جو بیٹی کا ہے آپ کو وہ میں نے زمین میں ڈالا ہے لیکن اب میں ادھر ہی کروں ادھر ہی کروں گی اس کو ادھر ادھر میں وہ دوں گی آپ کو ہو گئے فار ایگزامپل دو لاکھ دیکھو دو ڈن تین لاکھ میں ہی گاڑی جس کو فائنانس نہیں ہوگا
پھر
ہے نہ آپ کو پہلے ہی وہ دس ہزار نہیں بچیں گے اس کو منتھلی
سیدھی سی بات ہے
تو میں نے اس کو بولا اگر وہی آپ مطلب کسی کے ساتھ کرو گے کمیٹی وہی دس ہزار روپئے منتھلی اگر وہاں سے مطلب اشا فرض میں بولی ایک لاکھ نکلے گا دو لاکھ نکلیں گے کرو اس سے قرضہ چکتا دے دو بہن کو ہی
سیدھی سی بات ہیں اور
میں گلت بول رہی ہوں اس میں
نہیں یے کونسی گلت بات ہے یے تو صحیح ہے بالکل
میں اس کو بول رہی ہوں ویسے اس کے آگے اور کرو گے ایک کمیٹی اور کچھ کہیں گے کیونکی دیکھو اس کے گھر میں حساب نہیں کہ ہم وہاں پے مکان بنا کے دینگے بنگلہ ہمیں خود ہی کرنا ہے کچھ
رکو میں آپ کو واپس کال کروں میں اپنے بابا سے پہلے بات کروں گی کرنا ہے اس کو فون پھر
ہاں اس کی کرو نہ
ٹھیک ہے بار
چلو کوئی نہیں اللہ حافظ